السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو جی الحمد اللہ جی جی سب ٹھیک
اور کیا کر رہی تھی
بس بیٹھے تھی
اچھا ٹھیک اور کچھ سنائیے
بس آپ ہی سنائیے کیسا رہا آپ کی پیپرس ہو گئے کمپلیٹ
نہیں ابھی بس ایک پیپر ہے پرسوں
اچھا ٹھیک پرریپریشن کیسی پہنچی
پریپریشن اچھی ہے سارا پڑھنا پڑھتا ہے وہاں پہ پھر کچھ بھی آتا ہے
ہاں
ہاں پپیئر سارا ہونا چاہیے
ہاں پپیئر تو ہونا چاہیے
ہاں
اور کیا کون سے سبجیکٹ ایگزام ہے آپ
اب ہے کشمیری لٹریچر کا
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں باقیوں کے ہو گئے
ج یہ جو ان کا ہوتا ہے نا سبجیکٹ وائز جیسے آرٹس ہوتا ہے یا میڈیکل ہوتا
سب ہوتے الگ الگ ٹائمز پے پپیرس ہاں الگ الگ ٹائمس پہ ا جیسے میرا میرا میجر کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا میجر ہو سکتا ہے جیسے ایجوکیشن ہے میرا میجر کسی کا ہوتا ہے زالوجی کسی کا ہوتا ہے بوٹنی ویسے ہی
اچھا ٹھیک یہ سبجیکٹ وائز ہوتا ہے
ہاں یہ سبجیکٹ وائز ہی ہوتا ہے
ہاں یہاں پہ بھی کچھ بچے میں نے پسوں سے دیکے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا پیپر لاسٹ ہے تو آج ختم ہو جائے گا کبھی کوئی کہ لاسٹ سیمسٹر لیکن ابھی پیپر کسی کسی کے چل رہے ہیں لیکن کسی کسی کے ختم بھی ہوئے ہے
ہاں میرا نائن کو ہو جائے گا ختم نائن کو ہی لاسٹ پیپر ہے اب بورنگ پیپر ہے ہاں ہے نا کشمیری نہیں نائن کو بس ہے کل نہیں پرسوں ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
چلو آپ پرپیئرکیا کرو کیونکہ ایگزام میں کچھ بھی آ سکتا ہے اور
ہاں اپر سے لاسٹ سیم بھی ہیں نا
وہی ہے نا
ہوں
اور کالج میں سب کیسے بس بیٹھے ایسے کر رہے تھے پریپریشن ان کی سمر اسائنمنٹس کی ان کو آیا ہے بہت سارا کام آیا ہے صبح سے میں انہیں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں ابھی کچھ ایکٹیوٹیز کرانے بہت بہت زیادہ آیا ہے
اب ایکٹیویٹی یا ماڈلس وغیرہ کچھ بنانے ہوں گے
ماڈلس نے بنانے فی الحال ان کو کچھ پلانٹ کو بنانا تھا وہ کچھ ان کی ایکٹیوٹی بنانی تھی تھی تو وہ ہو گیا اب دوسرا کچھ ایکٹیوٹی بنانا ہے جس میں ان کو کلرس رکھ بنان مطلب کوئی بھی فائیو کلرس رکھنے ہیں انہیں فائیو کلرس اکارڈنگ ان کو کچھ نیچرل چیزیں وہاں پہ رکھنی ہے
ہاں
تو اس میں ویڈیو بنانا ہے ایسے ہی دوسرا بھی کچھ ہے کچھ لیفس کو نیچے رکھ نا یا شیڈو شیڈو میں لیف کو رکھنا ہے اور وہاں سے ڈرا کرنا ہے وہ اس کی جو شیڈو پڑتی اس کی جو پرچھائی پڑتی ہے نا نیچے وہی پرچھائی
پئی تر کو
ا ان کو نا وہاں پہ بنانا ہے ویسی تصویر بنانی ہے جیسے شیڈو میں جیسے اس میں آ جاتا ہے
اچھا اچھا ٹھیک
ابھی ہو گیا ایکٹیوٹی تو اتنا نہیں کرنا اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے لیکن جو ان کو باقی پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے
ہاں ان کو یہاں لے جا کر پھر پھر سے ایگزام ہوتے ہیں
ہو سکتا ہے ابھی نہیں ہو گیا ایگزامس اب کیونکہ اب ایگزامس ہوئے اب یہاں سے جا کے ان کو ٹرم ٹو کا اسٹارٹ کرنا ہے
ہاں
اب انکو نئی بکس پڑھنی ہے
اچھا اچھا ٹھیک
تو وہ جب بکس وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر ان کو اکٹوبر میں ایگزام ہوتا ہے اکتوبر نومبر میں تو ہوتا ہی ہے نا پھر ایگزام سے اس اب تبیر کو پر ایگزامس ہو جائے گے اور آپ کے جو باقی فرینڈس ہیں ان کا ہو گیا
نہیں ان کا بھی ایک کا ہو جائے گا کل اور ایک کا ہو جائے گا پرسوں میرے ساتھ ہی
اچھا ٹھیک پھر جانا کہیں پہ ہاں
ہاں جائیں گے نا پھر
آپ کو سمد
نہیں ہمیں نہیں ہے کالجز میں نہیں ہوتی ہے
اچھا
لیٹ ہی ہوتی ہے پھر لیٹ ہی اگر ہوگی تو لیٹ ہی یہی پندرہ جولائی سے ہو ستی ہے نہیں نہیں ہمارا تو ہو گیا ختم ہاں آپ کو چاہیے تھا کہیں پہ جوائن کرنا کہیں پہ جوائن کر تو زیادہ بہتر اپ اگر کہیں پہ نکلتے ہیں پوسٹز وغیرہ تو پھر کروں گی میں ڈالوں گی میں ریزیوم وغیرہ تو
ہاں
پھر اسی کے اکارڈنگ کہیں پہ بھی ویسے یہ مڈ سیشن ہے نا یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ہائر کرتے ہیں ٹیچر اس کو نکلتے ہیں پوسٹز وغیرہ
ہمم ہمم اور گھر بیٹھے بیٹھے بھی کیا کرے گا انسان پھر بھی اور پڑھائی کے ساتھ بزی رہتا ہے تو اچھا ہی رہتا ہے کیونکہ نالج ملتی ہے زیادہ انسان کو پڑھنے کو ملتا ہے باہر باہر دیکھتے ہے ایک دوسرے کو ہے نا انوائرمنٹ اچھا رہتا ماحول اچھا بن جاتا ہے اس سے
ہاں وہ بھی اچھا ہے اور چیز تو صحیح ہے
ہوں
ہاں اور بولو کچھ
بس کیا ہی بولوں میں ہاں کھانا ہم نے کھا آج لیٹ ہی ہے بچوں کے ساتھ ہی تھے نا ابھی تک تو اب میں نے ان کو جا کے کھانا بھی دیا ہے
اچھا اچھا ٹھیک اچھا کیا
مجھے صبح سے لگا ابھی تک میں ان کا سلیبس دیکھ رہی تھی کیسے کیا کرنا ہے ان کو اور دیکھو جیسے کہ پیج نمبر ون پہ فائیو کوشچن سے تو وہ پانچ کوشن پہلے کرنے ہوتے یا کچھ ہوتا ان نے کیا رکھا ہے پہلے والے پیج پے دو کوشچن کرنے ہیں ڈے ون میں اور ڈے ٹو میں پھر کرنے ہیں دوسرے والے پیچ کے دوسرے کوشچن دو پھر پھر سے واپس والے پہلے والے پیج کے پھر سے کوشچنز دو
ٹھیک ٹھیک
ادھر ادھر پیج رکھے یہ نہیں کہ چلو ایک پیج پہ پانچ کوشچن پہلے یہی ختم کری گی
کرے گی تو جاکے دوسرے پیج پہ جانا ہے ہاں جن پے ویسے ہے
ان کو پہلے پیج نمبر ون ہے اس کے بعد پیج نمبر فائیو کے کوشنس ہیں اور آج کل کے بچوں کا پڑھ پڑھنا یا پڑھانا بہت مشکل ہے
اور کیا اب کیا پلان کیا ہے جانا ہے کہیں پہ
ابھی ہم نے پلان کیا تھا ہم سوچ رہے تھے کہ کہیں جائے گی لیکن اب ہو گیا ناں فی الحال بچوں کا سمر بریک تو ہو گیا لیکن یہاں سے ان کو ہوم ورک بہت کام بہت زیادہ آیا ہے اب اس سے‌ ریلیٹڈ دیکھ رہے کہ اگر کام ختم ہو جاتا جلدی ہی پھر اگر کہیں جا بھی لیتے تو مطلب بچے بھی اسٹریس فری رہتے ہیں پھر ان کو پریشانی نہیں رہتی ہے کام لکھنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ویسے بھی پھر ٹینشن ہو جاتا ہے ناں بچوں کو اب کام لکھے اب کہیں جائے پرسوں سے یہ بول رہے تھے کہ چھٹیاں کب ہو جائے گی چھٹیاں کب ہو جائے گی ہم نانیہال جائیں گے
ہاں
کہاں جا پائے آپ جا رہے ہو وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو گاؤں
گاؤں جانا ہے
ہاں
ہاں کہہ رہے تھے ناں لیکن میرا بھی ہے ناں ابھی پہلے ایگزام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دکھیں گے پھر جائیں گے
ہوں ہم بھی سوچ رہے تھے ہمیں بھی جانا تھا وہاں اب ہم سوچ رہے تھے کہ اگر بچے کو بچوں کو ان کی نانی لینے آتی تو پہلے یہ آتی کیونکہ ان کبھی ایک دو دن سے مت نہیں ان کا جی برتا ہے نانیہال میں ان کو اچھا اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ننیہال میں ہی رہتے اوپر سے میں نے پرسوں سوشل میڈیا پہ ایک دیکھا یہ ایک پوسٹ تھا وہ ہائی الرٹ
چلو ننیہال والو کے لیے ہاں ان کے لیے ہاں ہاں اب سمر بریکس کی وجہ سے سارے بچے جائیں گے ناں اپنے اپنے ننھیال
ہوں ان بچاروں کو بھی ہوتا ہے ناں یہی کہ چلو اب چھٹی ہے پڑھائی چھو چھوڑ دیں گے تو ادھر ادھر گھومنے جائیں گے ویسے بھی بچارے تنگ ہی ہوتے دیکھو اسکول نہ جانا صبح مارننگ میں اٹھنا سویر اٹ کے چائے اس کے ساتھ ساتھ ہی جلدی ہوتی ہے اسکول نکلنے کی اسکول سے آتے ہی پھر ہوم ورک کرنے کی تو کام لکھنا ہوتا ہے پڑھنا پڑتا ہے تو ان کو بچاروں کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ یہ خود کے لیے وہ وقت نکال پاتے خود کے لیے کچھ کر پاتے اب ان کو جو یہ چھٹیاں بیچ میں آ جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ چلو ہم آزاد رہ گئے ان چھٹیوں میں لیکن وہاں سے کام بھی آ جاتا ہے پھر
ہاں ہاں
ان کو ایک تو اتنا سارا کام دیا ہوا ہے اوپر سے ان کی میم کر رہی تھی ابھی بھی فون کہہ رہی ہے کہ میں نے اب میں ان کو روز ڈالا کروں گی یہ یہ ان کو پریکٹس نوٹ بک بھی کرا میں نے کہا میں ان کو نوٹ بک پہلے مینٹین کروں کہ میں ان کو ورک بک پہ کراؤں کہ پھر میں ان کو یہ پریکٹس نوٹ بک پہ کراؤں
ہاں ہاں ہاں اب دیکھیں گے آپ
اب بچہ بھی بیچارا کیا ہی کرے کر سکتا ہے مطلب مشین تھوڑی ہے جتنا ہاں جتنا بچارے کو اب ہم ان پہ زیادہ فورس کرتے زیادہ پریشر ڈالتے نہیں نہیں پڑھنا ہے وہ ہے یہ ہے
ہاں بچوں کو ایسے زیادہ پریشرائز ہوتا ہے نا
ہاں
اسی لیے وہ سوچتے ہیں کہ اب چھٹی ہو جائے گی تو پھر کہیں جائیں گے وہ انجوائے کریں گے لیکن ان کو پھر سے کام ہے زیادہ ابھی
وہی ہے نا بچاروں کو اب کتنا ہی کرے گی بچے ہی ہے ہمارے ٹائم پہ اتنا ہوتا ہی نہیں تھا جتنا ان کو آج ک ٹائم پہ کام وہ یہ وہ چیزیں یہ چیزیں کبھی چاٹ لانا ہے کبھی وہ کرنا کبھی یہ کرنا ہے
ہاں اور کیا اوپر سے اب ان کو ہیلپ لینی پڑتی ہیں پھر بھی نا پیرنٹس وغیرہ کی تو کرتے ہیں پر ہاں پیرنٹس کو بھی اسی کے ساتھ
وہ ہوتا ہے نا ٹینشن دیکھو ایک تو ایک پیرنٹ کو ایک ماں کو اب مانو ماں چلو باپ صبح نکلا چاہے آفس کے لیے نکلا چاہے اپنے کام کے لیے نکلا گھر پہ کون رہتا ماں ہی رہتی ہے تو ماں کو دیکھو ایک تو گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہوتے اس ساتھ ساتھ ان کا پڑھائی کا سسٹم بھی سنبھالنا ہوتا ہے
ہاں اور کیا
میں ایک دم سے اس ٹائم مجھے اتنا ٹینشن ہو گیا کی میں ان کو آؤں میں اپنا کام کروں گی میں کیا ہی کروں اب
ابھی ٹیوشن جاتے تھے
کہاں جائے گی ٹیوشنس یہاں پہ کہاں کوئی اچھا ٹیوشن ملتا ہے ان کو پڑھانے کے لیے کہاں ملتا یہ کوئی اچھی ٹیچر ا میں ان کو خود ہی پڑھاتی ہوں
اچھا ٹھیک
اب اتنا ہوتا ہے کہ خود پڑھانے میں اچھا تو ہوتا ہے وہی بینیفٹ رہتا ہے لیکن
لیکن یہاں سے گھر کے ہزاروں کام ہوتے اور کیا
تو ہزار کاموں میں پھر کہاں اتنا ٹائم مل پاتا ہے وہاں سے چھوٹا بےبی بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے
ہاں اس کے ساتھ بھی ٹائم نہیں ہے ٹائم اسپینڈ وغیرہ
تو پھر اس بچاری کو بھی مشکل ہی ہو جاتی ہے
ہاں اور کیا
اب دیکھیں گے پھر بھی میں نے ان کو ابھی کیا کہ ابھی میں نے صرف مارک کر کے رکھا آج
آج کہاں سے کیا اتارنا ہے ایک دو دن اگر لگیں گے کام لکھنے کے ساتھ ہی تو پھر اگر جائیں گے کہیں پہ تو
نہیں آپ میں نے کیا کہ میں ان کو فی الحال مارک کر کے رکھوں گی فی الحال میں سوچھتی تھی ابھی کے لیے کہی جائے گی نا تو ایڈمیشن کا کیا ہو جائے گا یہ ابھی اگر کہیں جاتے گھوم کے آ جاتے پھر ان کا مائنڈ فریش رہتا وہاں سے آ کے پھر پڑھائی کرتے پھر مطلب ڈائریکٹ اسکول ہی جانا تھا
ہاں
جیسے اگر ابھی لکھنا اسٹارٹ کرے گی پھر بیچ میں سے کہیں چلے جائے گی پھر واپس آئے گی تو ان کو بھول جائے گا تب تک ہم نے کیا کیا تھا
ہاں اور کیا ویسے بھول جاتے ہے
وہی ہوتا ہے وہ بیچاروں کو بھی سوچنا پڑتا ہے ہمیں بھی سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے
پھر بھی ان کو چھٹی ہے دس دن کی چھٹی ہے نا دس دس ہاں پندرہ دن کی چھٹی ہے
پندرہ دن کی چھٹی ہے اب دیکھو میں بھی ان کو کرا لوں گی دھیرے دھیرے کر کے
ہاں ابھی بہت ٹائم ہے
ہاں
اور آپ کیا کر رہے ہیں وہ
وہ آپ کھانا کھا کے بیٹھے ہیں تھوڑا ریلیکس ہو جائے گی اس کے بعد میں ان کو پھر سے پڑا